آگے بولیے
آپ کو میرا وہ ایک شعر یاد ہے جو میں آپ کو روز اسکول میں سنایا کرتا تھا
میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے
یہ تو اس کی دوسری لائن ہے آپ کو پہلی لائن یاد نہیں ہے شاید
پہلی لائن کیا تھا ان پت پتھروں کے راستے پہ اگر چل سکو اگر چل کے آ سکو تو آنا میرے گھر کے راستے تو میں کوئی کہہ کےشا نہیں
آپ کو بھی مطلب سوچیے آپ کیسے انسان ہے جنہیں شاعری سے کو زیادہ شکف نہیںی ہے لیکن میرے ساتھ چلتے چلتے آ نے ایک ایسا شعر یاد کریا ہے جو کہ بہت ہی مشہور شعر ہے
بہت ہی مشہور نہیں ہے جب آپ روز آٹھ سال تک ہر روز یہ شہر آٹھ بار سن
تو آٹومیٹکلی یاد ہو ہی جاتا ہے
آفو غزل سے کوئی شگف نہیں
فرم نہیں مطلب ہمیں غزل پڑھائی جاتی ہے اس کا م نہیں کچھ اور بتایا جاتا ہے تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے
آپ صرف غزل کو سننا چاہتے ہیں
ہاں میرے کو ایسا زل سننا چاہیے اور پیچھے اور تھوڑا سا میوزک ہونا چاہیے آائے ہائے
اچا آپ ویسے کہہ رہے ہیں آپ کو جو ہے موسیقی زیادہ پسند ہے
وہ سے کی کہہ سکتے ہیں ہم
آپ کو ایسے جو ہم کہیں گے کہ ایک خوشک غزل اگر پڑی جائے تو آ کو پسند نہیں اس کی وجہ تو بہت ساری ہوںگی لیکن میں آپ سے وجہ نہیں جاننا چاہوں گا فیضان صاحب آپ کے گھر میں ناشتہ کیسے ہوتا ہے
یہ ناشتہ کیسا ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے چائے ہوتی ہے اور روٹی ہوتی ہے
نہیں دراصل باہر چائے اور روٹی نہیں ہوتی دراصل ہوتی ہے روٹی اور سبزی ہوتی ہے
وہ تو کشمیر سے باہر ہم تو کشمیر کی بات کر رہے ہیں
وہی وہی میں کہہ رہا ہوں کشمیر میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھائی کی تھی جب میں دراصل میں کرسش کور ہوں اور میں نے پڑھائی کرتے وقت یہ جانا کہ کشمیر میں جو ایک چائے پی جاتی ہے ج کو نون چائے کہا جاتا ہے اور نون چاہے نمک سے بنتی ہے اور اس چائے کی پتی بھی میں نے پڑی کہاں سے آتی ہیں آسام سے اور ساری جگوں سے تو میں نے اس میں پڑھائی کی اور میں نے جانا کہ اس وجہ سے کشمیروں کے جو سارے لوگ ہیں ان میں ایک بیماری پائی جاتی ہے جس کو انگریزی میں کینسر کا نام دیا جاتا ہے اور کم از کم کشمیر کے اسی فیصد جو کنسر کے کیسز آتے ہیں اس میں صرف اور صرف نون چائے کا کمال ہے کیونکہ وہ صرف گلے اور میادے میں اثر کرتے ہیں
ہاں وہ وسرسر
تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں یہ بند کرنی چاہیے نون چائے
ب ہو د وہ ایک تو ہوتا ہے کلچر جو مطلب پرتھا پچھلے صدیوں سے چلی آ رہی ہو کہ یہ پینا ہی ہے
چل
تو اگر ہم اب بھی بولیں گے اس کو بند کرنا ہے تو ہمیں اتنی مار پڑے گی یہاں سے اتنی مار پڑے گی میرے کو لگتا ہے ہم کو مطلب کشمیر نکالا کر دیں گے
آپ کو ایسا نہیںتا لوگ لوگوں کو پینے دیا جائے لیکن خود نہ پی جائے
میں تو کم پیتا ہوں میں تو زیادہ وہ میٹھی چائے پیتا ہوں
ہمیشہ چائے کےے بھی تو اپنےس بہت سارے نقصات
ہاں ہے مطلب اس کا بھی یہی ہے شکر بٹ جب تک زندہ ہے اچھے سے جیو پھر مرنا ہی ہے
تویک یہ مرنا تو سب کو ہے اس کے لیے کسی کا نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ بیماری سے مریں گے کچھ بنا بیماری کے مر گ لیکن آخرکار مارنا سب کو ہے
ہوں
لیکن کیا کڑی لگتا ہے مرنا انسان کو ایسی چاہیے کہ دوسرے انسان پر بوجھ نہ بنایا جائے
ہاں یہی بڑھیا ہے
غیرہ بیمار ہوں گے بیماریاں ہوں گی آپ کو بچے اٹھائیں گے
اسی لیے تو اس لیے بول رہے ہے کہ جب مطلب جب بھی کچھ کھاؤ اس کے بعد چلو کھیلو مطلب باڈی کو ایکسرسائز کراؤ جس سے مطلب پورا کا پورا ہزم ہو جائے مطلب باڈی کے اندر کچھ نہ رہے
وہ میں کہنا چاہتا ہوں
ہاجمہ آپ کا تیز ہونا چاہیے اچھا خاصا ہونا چاہیے
جی دراصل میں یہ بھی کل سن رہا تھا کہ جو وزن کم والے لوگ ہیں
ہوں
ان کو دو پرابلمز ہونے کے خطرے ہوتے ایک تو حاجمہ
ہوں
اور دوسرا انہوں نے کچھ اور بتایا تھا مجھے یاد نہیں مطلب انگریزی میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈائجیشن
ا ہاں
اور ایک اور چیز جو مجھے یاد نہیں رہی شاید لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اور میری اپنی نالج ہے اور میرے اپنے ڈاکٹرس کے جو ہے میں کہوں کہ باتیں ہیں میرا انٹینشن سب سے بڑی ہے
ہوں
لٹرلی بڑھیا لیکن پھر مجھے لگتا ہے وہ دوسری چیز شاید مجھ پہ کام ہے آپ کو ایسا لگتا ہے
دوسری چیز ہے کیا یہ تو بتاؤ
وہ میں بول چکا ہوں دراصل میں ارے وہ کیسی چ میٹولزم تو یہی ہوتا ہے وہ تو ہے میرا پتا نہیں کچھ اور بتایا تھا انہوں نے یاد نہیں کر پایا ہم حالانکہ انہوں نے کے لی ایک دوئی دوا بنائی تھی جو میں نہیں کھ سکتاوں اس کی اپنی اس اس کے فائدے ہیں اس سے وزن میرا بالکل بڑھ جائے گا لیکن اس سے میرا زندگی کا وزن ایک ایک اور طریقے سے بہت کم ہونے والا ہے
وہ تو آلریڈی کم ہے وہ تو آلریڈی کم ہے اسس میں دقت کیا ہے اب اور کھا لے اور کم ہو جائے گا
نہیں وہ ہے آپ کی بات صحی ہے اس لیے میں نے آپ کے اور آپ کے دوست کو ایک مشورہ بھی تھا ہے کیا کیوں ہمیں تجربہ کریں لیکن آپ کو تجربے کے لیے تیار نہیں ہے
تجربے کے لیے ہم تیار نہیں ہے بس ہم یہ ڈرتے ہیں کہ تجربے میں آپ کہیں مر نہ جائیں اور کیس ہم پہ آ جائے
نہیں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کیا آپ پر کوئی کیس نہیں ہوگا میں آپ کو ریٹرن میں دوں گ کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میری ہے اور کیونکہ جب انسان مزے لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری انسان کی ہونی چاہیے
ایسی گندی موت مارو گے تو پھر تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے
کوئی بات نہیں میں تو معاف کر کے مار سکتا ہوں آخری دو منٹ میں معاف معافی مانگوں گا
نہ نہ کیسے مطلب مطلب آپ کرتے کرتے مر جاؤ گے اور بول گے معافی مانگ رہا ہوں واہ مطلب کیا لاجک بول رہے ہیں آپ
مگر مجھے لگا کہ میرے مرنے کے چانسز اب زیادہ ہیں کرتے کرتے تو میں بالکل معافی مانگ لوں گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن آ لوگوں میں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اگر یہ زیادہ ثابت کچھ کر پایا تو آپوگ کوئی مجھ سے پھر بات ہی نہیں کر پائیں گے کیا کہیں گے آپ لگ مجھ سے پھر سے
کیا ہی کہیں گے ہمیں ہمیں کیا ہی کہنا ہے میرے کو تو ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ مر نہ جائے کہیں
نہیں میں کہ رہا ہوں اگر میں اگر میں اچھی بیٹنگ کر پایا میں اچھا کھیل پایا بلے بازی میں نے اچھی سے گی تو آپ لوگوں کا پھر کچھ مطلب بات ہی نہیں رہے گی مجھ سے کرنے کے لیے ہمیشہ میرے سامنے سے پلیز پلیز کرتے رہ جائیں گے آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا ہے
سن جب بالنگ کرنے والا آدمی گندا ہو تو بیٹنگ کوئی بھی کر لیتا ہے لیکن جب ٹاک سامنے ہو ہیزل ووڈ سامنے ہو تب بیٹنگ کرنے میں مزہ آتا یہ اب تم نے دیکا ہوگا کہ آئی پی ایل کے کڈس جو آئی پی ایل میں بہت مارتےے ابھی آئرلینڈ سے ہار کے آ رہے ابھی انگلینڈ سے ہار کے آ رہے گندی طریقے سے
عوو بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن میں تو کیا ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کیا کہیں گے ہم نہ تو میں پچو چوز خود کرنا چاہتا ہوں میدان کو نہ ہی میں گیند باز کو خود وہ تو آپ کی مہ داری ہے آپ جیسا پلیئ د گ مجھے
ہوں
مجھے کوئی اس میں کوئی آپتی نہیں ہے میں تو آپ کی مطلب آپ کو بہت عزت کرتا ہوںپ دونوں کی دوست کی کیا آپ پاس میرے لیے لائیے مجھے مطلب میدان میں لے کے یہاں جلو انام کھیلو چاہے تم یہاں مارو جیو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم یہاں آؤ اور کھیلو اور مجھے لائیے وہاں
آپ کو لارڈس کے میدان میں چھوڑ دیا
بالکل بالکل
تو آپ اتنا ڈپریس ہو جاؤ گے کہ اگلی بار بیٹنگ کرنے سے ڈر جاؤ گے یا تو سیدھا مر جاؤ گے وہ ہمیں نہیں چاہیے
نہیں آپ لوگوں کو ڈر ہے اس بات کا میں کر ٹھیک ہے نا اگر آگے جا کے اگر آگے جا کے نہیں نہیں میں ہوں اگر آے جا کے کوئی پریشانی ہوگی کس کو ہوگی مجھے ہوگی اگر آگے جا کے کوئی کمپلیکیشنس ہو گیا پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ بھی میری ہی مطلب ذمہ داری ہے میں ساری چیزوں
نہیں نہیں ہم نے اتنا رسک نہیں لیتے تھے
نہیں میرا آپس مجھے پرووائڈ کیجیے
نہ نہ نہ یہ رسک پورا کا پورا ہمارا ہے کی سیدھا ہم پہ آ جائے گا
آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ایک موقع دیجیے
نہیں آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا ویسے موقع تو ملا تھا
اسے آپ تو وہاں پر تو پھر آپ کی تھیری پھر خرابی ثابت ہو جائےی کیا آپ کو لگتا ہے وہ لارڈس کا میدان ہے
موقع ملا تھا گھنٹہ کچھ اکھاڑ پائے
وہ تو لارڈس کا میدان ہی ہے نا آپ لارڈس کا میدان دیجیے مجھے
لارڈس کا میدان نہیں ہے چنا سوامی تو تھا
چنا سا ملب کوئی بھی چھکا مار سکتا تو اس لیے میں
ا تم مارا کیوں نہیں تو وہاں پہ بھی نہیں مار پایا
نہیں میں چھوٹے پچوں پہ کھیلنا پسند نہیں کرتا
کھیلنا پسند ہے یا بیٹنگ ہی نہیں ہوئی پہلی ہی بال پہ کلین بالڈ
نہیں بولڈ اگر میں ہوا ہوتا توھر تو آ کو پتا ہوتا ہے لیکن میں نے بیٹھ بیٹگ نہیں کی یہ بات بالکل صحی ہے نہیں یہ بات بالکل صحی ہے کہ میں نے بیٹنگ نہیں کی میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے ایک موقع دے ہو جائیں گے ہاں ہم لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے وہی وہی آب میں کہہ رہا ہوں مجھے موقع دین چاہیے مجھے مطلب آپ کو انکریج کرنا چاہیے ٹھیک آپ کا نام وہ موقع مل جائے گا
ساڑھے تین سال تیرے پاس موقع تھا ساڑھے تین سال میں تو کتنی بار بیٹنگ پہ گیا ہے ا میرے خیال سے سو بار تو بیٹنگ پہ گیا ہی ہوگا
نہیں اتنا بھی نہیں تو جھوٹ جھوٹ تو آپنے پہلے جوٹ کے تھےپ نے نمبر اتنازجریٹ کیا آپ سے توزجرین کی امید نہیں تھی
سو بار بیٹنگ پہ نہیں گیا
نہیں کم از کم اگر ہم گنیں گے اگر میں ہر بار وہاں گرنا جو ہے چاہے دس منٹ کے لیے چاہے مطلب ایک رات کے لیے گنا جائے تو پورے کے پورے تین سال تھے ساڑھے تین تو نہیں ہے تین ہے ان تین سالوں میں میں کم از کم اگر ہم اوپر کا نمبر بھی پکڑ لیا جائے تو پینتیس بار گیا ہ گا
آج ہر سال میرے مطلب ہر دن میرے کو کال آتا میں تیرے یہاں آ رہا ہوں تیرے یہاں رہو میں تیرے یہاں رہو
پہلی بات دھی کہ دسویں میں میں گیا ہوں یہی کوئی چھ مہینے کے بعد سے تو اس میں کتنا ہی آئے گا اس میں تو ہم تھوڑا بہت کاؤنٹ کر سکتے ہیں کچھ ہی مہینے ہیں اور ان مہینوں میں ایگزام بھی ہو رہے تھے تو ختم گیارہویں میں کووڈ پیک پر تھاا تو بہت کم جانے کو موقع ملا بارو میں بھی جب گیا کہ اس کے بارہویں کے جو جب بارہویں ختم ہوئی تو رشتہ ختم تو مطلب تیس پینتیس دفعہ میں گیا ہوں گا اس کا میرے پاس ریکارڈ بھی ہوگا میرے حساب سے
چلو تیس پینتیس بار بھی گئے پھر بھی ہر بار کلین بورڈ ہو کے آئے اور بات کرتے کہ ہمیں موقع دو اتنے موقع ملے پھر بھی کچھ نہیں ہو
چنا سمے میں ایک دیکھیے ایک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مطلب یوں میں کہوں آپ گاؤں میں کسی کو ڈیفینڈر چلاتے ہوئے نہیں کیونکہ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا چلانے میں میں کر رہا ہ مجھے لارڈس کا میدان دیجے کون سے گاؤں میں
دوسرے والے گاؤں میں
نہیں میں نے تو نہیں چلائی ہے کبھی میں ایسا نہیں کہ س
ہاں مطلب تم نہیں چلاؤ تو کوئی نہیں چلائے گا واہ بھائی
آپ نے بھی کہاں چلا یہ آپ آپ چھوڑی آپ تو آپ نے تو پارکنگ صحیح کبھی باہر نہیں نکلے کم از کم میں پارکنگ سے باہر نکلا ہ آپ اس پر بات کریں گے آپ نے آج تک پارک سے باہر ہی نہیں آئے آپ نے تو آپ نے تو پارکنگ سےارکگارکنگ آپ پارکنگ میں ہی آپ کا جو بھی گاڑی ہے وہ پارکنگ میں ہی ہے پچھلے بارہ سالوں سے اپنے گھر کے آنگن سے توبئی باہر گئے ہی نہیں
ہوں جانا بھی نہیں ہے کیونکہ نظر لگ جائے گی ایسی گاڑی کو
نظر لگ جائے گی یا راز کھل جائے گا
نظر لگ جائے گی پھرے جیسے لوگ برے پڑے ہیں
چلیے اب اس دنیا میں کسی نے تھوڑی نا مطلب ہمیشہ کے لیے جینا ہے آخر کار ایک سال بعد ی ہوں میں کہوں دو سال چلے تین سال لے لیتے دس لے لیجیے دس سال کے بعد سارے لوگوں کی کہانیاں اپنے آپ کھل جائیں گی نہیں
ہاں
لوگوں کے چہرے بتے ہیں ن مطل دیکھیے دس سال ب آپ مجھ سے ملیں گے آپ کا چہ بتائے گا کہ آپ کی زندگی کیسے میں آپ میں مھ سے مل گی میری میرے چہرے پر آپ می ہیلت بتیں گے اور جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بھی بیاں کر پاتے ہیں کہ کس کے کتنے پروڈکٹس ہیں نہیں
ہاں یہ بھی ہے
نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹ زیادہ ہوں گے تو خوف ایک وہ دہشت پھیل جائے گی پورے گاؤں میں
نہیں ایسا نہیں ہے پروڈکٹس جس کی جلدی فرنش ہوں گے اس کے
نہیں زیادہ تو جیاد بھی تھی ہوں گے جب جلدی جلدی ہوں گے ایسا تھوڑی ہے کہ ایک سال میں ہی دس دس سکتے ہیں وہ تو زیادہ جس کے ہوں گے مت مطلب یہ ہے اس بات کا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے وہ بڑا ہی درندہ انسان مطلب بڑی خطرناک پلیئر ہے وہ
وہی تو میرے کو تو ڈر لگتا ہے جیسے تیرےال ہے میرے کو ڈر لگ رہا ہے تیرے کو چھونے بھی کوئی بھی نہیں ملے گا
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دس سال آج سے دس سال بعد جب ہم ملیں گے تو ہم دیکھیں گے کس کے کتنے بچے ہیں
ہاں تین سال میں تو کچھ اکھاڑ نہیں پایا دس سال بعد وہ
چلیے اب ہم کرتے ہیں شام کو بات اور آج شاید ہم گھومنے بھی جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع مل جائے گی ٹھیک ہے
اطلاع مل جائے گی
بائے بائے ٹاٹا
او